علکم
وعلیکم السلام اپ ٹھیک
ہیلو
اپ ٹھیک ہو
ہاں اپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے
آپ کو پتا ہے میں اکثر سوچتی ہوں کہ گھر کی ذمہ داری صرف کھانا پکانے صفائی کرنے یا چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے جس سے میں محبت صبر برداشت ایک دوسرے کی مدد وقت کی پابندی اور گھر کے ہر فرد کے آرام و سک کون کا خیال رکھنا بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ اگر گھر کے افراد اپنی اپنی ذمہ داریاں خو شیدلی ا سے ادا کرے تو وہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے جہاں ہر شخص خوشی محبت اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے
بالکل اچھا ایک اچھا اور کامیاب گھر وہی ہوتا ہے جہاں ہر فرد اپنی ذمہ داری کو بوجھ بوجھ نہیں بلکہ اپنی خوش نصیبی سمجھ کر نبھاتا ہے کیونکہ والدین کی گھر بنیاد ہوتی ہے بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں اور اگر سب ایک دوسرے کی عزت کرے کام میں ہاتھ بانٹے ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھے اور کسی پر ساری ذمداری نہ ڈالی تو گھر میں کبھی جھگڑے ناراض یا یارا سکون ہی پیدا بےسکونی پیدا نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ محبت اور کہے اتفاق قائم رہتا ہے
میں نے دیکھا ہے کہ بعض بچے یہ سمجھ تے ہے کی چونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں اس لیے انہیں گھر کے کسی کام میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر بچ پن سے ہی بچوں کو اپنے کپڑے طے کرنا اپنے بستر دست کرنا اپنے برتن اپنی جگہ رکھنا اپنے کمرے کو صاف رکھنا اور والدین کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کرنا سکھایا جائے تو یہی عادتیں بڑی ہو کر انہیں ذمہ دار با اخلاق اور دوسروں کا خیال رکھنے والا بناتی ہے
یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ ذمہ داری کی تربیت عمر کے محتاج نہیں ہوتی بلکہ بچپن سے شروع ہوتی ہیں اور جب بچے اپنے والدین کو محنت کرتے دیکھتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹ تا کہ ہیں تو ان کے دل میں والدین کی قدر بڑھتی ہے انہیں محنت اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے کام کو معمولی نہیں سمجھتے
مجھے تو اپنی امی کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے گھر کی صفائی کرتی ہے بچوں کا خیال رکھتی ہے مہمانوں کی خدمت بھی کرتی ہے اور اس کے باوجود ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو ہو سکے اور انہیں بھی آرام کا وقت ملے
بالکل والدہ کی خدمت اور ان کے کام میں ہاتھ بٹانہ نا صرف اچھا اخلاق ہے بلکہ یہ بات بڑی بہت بڑی نیکی بھی ہے کیونکہ جو اولاد اپنے والدین کی بہترین کو سمجھے تھکن کو سمجھتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہیں اللہ تعالی بھی اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے اور ایسے بچوں سے والدین ہمیشہ خوش رہتے ہیں
بالکل اگر گھر میں جی بہن بائی آپس میں دوسرے کی مدد کرے کوئی پانی بھر دے کوئی میز لگا دے کوئی کتابیں ترتیب سے رکھ دے کوئی چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائے اور کوئی صفائی میں ہاتھ بٹا دے تو نہ صرف سارے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں بلکہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے
یہی تو اصل خاندان کی خوبصورتی ہے کے ہر شخص صرف اپنے کا آرام کا نہیں بلکہ دوسروں کی آسانی کا بھی خیال رکھے کیونکہ جو گھر تعاون محبت اور ذمہ داری کے جذبے سے چلتا ہے وہاں ہر فرد خوش رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی پیدا نہیں ہوتی اور گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے
میں نے اج عہد کیا ہے کہ میں اپنے تمام کام وقت پر خود کروں گی امی ابو کی خدمت میں خوشی سے حصہ لوں گی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گی اور گھر کی صفائی تر تیب اور سکون کو برقرار رکھنے کے لئے ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کوشش کے ساتھ نبھاؤں گی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہی سوچ ہر بچے کی دل میں پیدا ہو جائے تو ہر گھر محبت سکون خوشی اور برکت کا گہروا بن جائے گا کیونکہ گھر کی ذمہ داری صرف چند کاموں کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے عزت کرنا والدین کی خدمت کرنا وقت کی قدر کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا بھی رکھنا طاعون کرنا اور ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا ہی ایک کامیاب اور خوشحال خاندان کی اصل پہچان ہے
ہ بالکل کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ گھر کو صاف ستھرا منظم اور پرسکو کون رکھنا صرف امی یا ابو کی ذمہ داری نہیں بلکہ گھر کے ہر فرد کا فرض ہے کیونکہ جب ہر شخص اپنے حصے کا کام خود کرنے لگتا ہے اپنے استعمال کی چیزیں اپنی جگہ پر تا ہے بجلی اور پانی کا ضائع ضیا ہونے سے بچاؤ کرتا ہے فضول خرچی سے پرہیز کرتا ہے اور دوسرے روم کے آرام کا خیال رکھتا ہے تو گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے اور کسی ایک فرد پر کام کا غیر ضروری بوجھ نہیں پڑتا جس سے سب کے درمیان محبت اتفاق اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے دراصل ایک ذمہ دار انسان وہی ہوتا ہے جو صرف اپنے فائدے بارے میں بلائی سمجھے کیونکہ جو بچے چھوٹی عمر سے چھوٹی یہ عمر ہی سے نظم و ضبط صفائی وقت کی پابندی اور والدین کی خدمت کے آداد ڈال لیتے ہیں وہ بڑی ہو کر بھی ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھر کی ذمہ داریوں کو خوش دلی سے قبول کرے اور کبھی بھی انہیں بوجھ نہ سمجھے
میں نے محسوس کیا ہے کہ جب کبھی امی بیمار ہوتی ہے یا زیادہ تھک جاتی ہے تو اگر ہم سب بہن بھائی مل کر ان کے کام بانٹ لے جیسے کوئی کھانے کی میز لگا دے کوئی برتن دھونے میں مدد کرے کوئی جاڑو لگا کوئی چھوٹی بہن بھائیوں کا خیال رکھ لے اور کوئی بازار سے ضروری چیزیں لے آئے تو امی کے چہرے پر جو س کون اور خوشی نظر آتی ہے وہ ہمیں یہ احساس دلا تی ہے کہ والدین کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی سعادت تو میں سے ایک ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح ا یہ ہی تو اس فل نیکی ہے اللہ تعالی بھی اسے بچوں کو بہت پسند بہت پسند فرماتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کی بات ادب سے سنتے ہیں ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں اور بغیر کہیں ان کی ضرورت کو سمجھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ والدین اپنی پوری ضرورت ہے پوری زندگی اولاد کی خوشی کے لیے محنت کرتے ہیں آ اور اس لیے جب اولاد ان کی خدمت کرتی ہیں تو یہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ محبت اور شکر گزاری کا بہترین اظہار بھی ہوتا ہے
میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے ہر کام کو وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کروں گی اپنی کا کتابیں کپڑے اور دوسری چیزیں ہمیشہ ترتیب سے رکھوں گی امی کو بار بار میری چیزیں تلاش نہ کرنی پڑی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گی اور اگر گھر میں کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خوشی سے اس کی مدد کروں گی کیونکہ ایک اچھے گھر کی پہچان یہی ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے پر بوجھ نہ ہو
ماشاء اللہ ا اگر ہر بچت آپ کی طرح سوچنے لگے تو ہر گھر میں محبت سکون خوشحالی اور برکت پیدا ہو جائے آ گی کیونکہ گھر میں صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا بلکہ اچھے اخلاق باہمی تعاون احترام اپنا احساس ذمہ داری اور ایک دوسرے کی خدمت کے جذبے سے آباد ہوتا ہے اور جو خاندان ان اصر اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ ہر مشکل کا مقابلہ آسانی سے کر لیتا ہے اور اس کے افراد ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے طاقت اور سہارا بنتے رہتے ہیں
آج ہماری گفتگو نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ گھر کی ذمہ داری صرف گھر کے کام کرنے تک محدود نہیں ہوتی ہے بلکہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ان کی عزت کرنا ان کی بات کو غور سے سننا چھوٹوں پر شفقت کرنا بڑوں کا ادب کرنا گھر میں سکون اور محبت کا ماحول قائم رکھنے کی کوشش کرنا اور اختلاف ہونے کی صورت میں غصے کے بجائے صبر اور سمجھداری سے مسئلے کو حل کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئےیں تو چھوٹے سے گھر میں بھی جنت جیسا سکون محسوس ہوتا ہے
ہم بالکل یاد رکھو کہ گھر کا اصل حسن قیمتی فرنیچر خوبصورت پردوں یا بڑے بڑے کمروں میں نہیں ہوتا بلکہ گھر بلکہ آ گھر کے افراد ایک اچھے اخلاق نرم گفتگو اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی جذبے اور باہمی اعتماد میں ہوتا ہے کیونکہ اگر دلوں میں محبت ہو تو معمولی سہولیات کے باوجود بھی گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے لیکن اگر محبت اور احترام نہ ہو تو بڑی سے بڑی آسایشئیں بھی انسان کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتے
میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو امی اور ابو بہت محبت سے اس کا استقبال کرتے ہیں اسے عزت دی تے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ آرام محسوس کرے اس وقت تک مجھے احساس ہوتا ہے کہ مہمان نوازی بھی گھر کی ایک اہم ذمہ داری ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مہمانوں سے خندہ پیشانی سے ملے سلام کرے ان کے لیے پانی یا چائے لانے میں بڑوں کی مدد کرے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف یا بے آرامی محسوس ہو
آپ نے بہت اچھی بات کہی یہ کی کیونکہ ایک مہذب اور ذمہ دار خاندان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں پڑوسیوں اور رشتتے داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اور جب بچ ے اپنے والدین کو یہ خوبصورت عادتیں اپنا تے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی انہیں صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی شخصیت نہیں کرتی ہے بل کہ پورے خاندان کی عزت اور نیک نامی میں بھی اضافہ ہوتا ہے
میں اب سمجھ گئی ہوں کہ اگر گھر کا کوئی فرد پریشان ہو بیمار ہو یا کسی مشکل میں ہو تو باقی سب افراد کو چاہیے کہ اس کا حوصلہ بڑھائے اس کی مدد کرے اور اس کے لئے دعا کریں اور اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے کیونکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہی ایک مضبوط اور خوشحال خاندان کی سب سے بڑی نشانی ہے اور یہی وہ خوبصورت عادت ہے جو رشتوں کو ہمیشہ مضبوط رکھتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے چھوٹی ا میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ ھو تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لیے اس نعمت کی قدر کرنا گھر کے ماحول کو محبت صفائی ادب تعاون اور خوش اخلاقی سے بھر دینا والدین کی خدمت کرنا بہت بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور ہر ذمہ داری کو اخلاص اور خوش دلی سے ادا کرنا ہم سب کا فرض ہے کیونکہ ایس ے ہی گھر معاشرے کے لیے بہترین افراد تیار کرتے ہیں اور اللہ ھو تعالی کی رحمت اور برکت بھی انہیں گھروں پر نازل ہوتی ہے
چلے میں آب دس بجاتی ہوں آپ سے بعد میں بات کروں گی